ہم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہے آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ آپ کے والدین کیسے ہیں
ہاں وہ بھی اللہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی یک ہے
اور بولیے کیا کر رہے تھے آپ
میں ابھی بیٹھل تھا تو پانی پی رہا تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لی
جی بالکل اچھا کیا آپ نے کیسا موسم ہے آپ کے وہاں سے ابھی
ہاں موسم تو بہت ہی خراب ہے گرمی بہت ہی زیادہ ہے تو انسان کم لگ کہ آجج بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے دن میں تین چار بار نہانا پڑتا ہے پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے
ہاں ہاں
ہاں مجھے رٹ اتنی بڑھ رہی ہے اس گرمی کی وجہ سے کہ سروائو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے
ہاں بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں مطلب کہ انسان ہی ہے نہا اس کا ذمہوار ہاں اس کے بہت ساری جووات ہے مطلب کہ کہیں نہ کہیں انسان ہی ہے اس کا ذمہوار تو اس طرح سے ذمہوار وہ پیڑ ان کو کاٹ دیتا ہے جنگلات کو کاٹنے لگتا ہے مطلب ہاں ہاں تو اسی وجہ سے بارش نہیں ہوتی آکسیجن کم ملتا ہے فریش آکسیجن جب انسان پیڑ کو ہی کاٹ لیتا ہے جوب ہارش پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر گرمیاں بھی کلائمیٹ بھی چینج ہوتا ہے تو اس کے ذمہوار کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگ ہیں تو
ہم دیکھیں تو ہم اپنے ماحول کو بھی انا آلودہ کر رہے ابھی جیسے ہم کچھ جلا رہا ہے وغیرہ اس کی وجہ سے اوزون لیئر کی ڈپلیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پھر الٹرا وائلیٹ ریڈیشن زمین پہ آتی ہے اسکن کینسر کی چانسز ابھی بڑھ رہے ہیں تو ابھی اگر ہم دیکھیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو سردیوں میں گرمیوں میں گلیشیئرز وغیرہ گلنے لگتا ہے اس تیز گرمی کی وجہ سے جس کی وجہ سے پھر سیلاب کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں
ہاں ہاں بہت ہی بات کی ہمپ نے تو اسی کےسا سا مطلب کیا ہم بات کریں گے انہیں جگلات کے بارے میں فارسٹریشن کے بارے میں تو جنگلات یا فارسٹ سے ایک ہی بات ہے اللہ کی بہت بڑی مطلب کہ دین ہے نعمت یا دین ہے تو یہی صرف مطلب کہ درختوں کا مطلب کہ جن نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا ایک مطلب کہ اہم حصہ ہوتا ہے تو اگر جنگلات نہ ہوں تو انسان اور جانور دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس لیے جنگلہ کی مطلب کی حفاظت کرنا ہمیں سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے مطلب کہک فائدہ یہ ہے کہ جنگلات ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کی ابزارو کرتا ہے یہ یہ جو یہ جنگ ہاں ہاں یہ پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارو کرتے ہیں پھر ہمیں آکسیجن اس کے بدلے میں دیتے ہیں
جی جی
ہم جو سانس لیتے ہیں اس کے لیے آکسیجن ضروری ہے اس طرح جنگلات ہماری صحت کو بھی بہتر بناتا ہے تو بتائیے آپ بھی کچھ
جی بالکل جنگلات ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر دیکھا جائے تو تو آکسیجن جو ہے یہ ہمیں انہیں پیڑوں سے ملتا ہے اور اگر ہم دیکھیں جو ہم زہریلی گیس باہر چھوڑ رہے ہیں اگر یہ ماحول میں رہ جائے تو ان انسان کے جسم میں ایک خطرناک چیز جس کو ہم کارب مینو ہیموگلوبن وہ کیونکہ جو کاربن ڈائیکس سائڈ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے خون کے سات بائنڈ کرنے کی اگر ہمارے آس پاس کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسن ن بڑھ جائے گی پیڑ پودے نہیں ہوں گے اس کو جب کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں ہم واپ بس یہی گیس اندر لیں گے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا اور یہ ہمارے خون کے ساتھ بالکل مل جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے اس میں پوائزن بننے لگتا ہے کیونکہ کارپمینو ہیمو گلوبن ہمارے جسم کے لیے بالکل مفید نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں بہت جسمانی نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم دیکھیے پہلے پیڑ پودے جو ہے اس کے بہت ہی زیادہ فوائد اور ہے جیسے اگر ہم دیکھیں اس سے ہمیں دوائی بھی ملتی پیڑوں سے اگر ہم دیکھے ہربل میڈیسنس جو آج کل کے لوگ پریفر کر رہے ہیں تاکہ سائڈ افیکٹس نہ ہ تو اگر ہم دیکھیں وہ بھی ہمیں جنگل ہی جڑی بوٹییاوں سے حاصل ہوتے ہیں اگر ہم دیکھے لکڑی جو کہ ہماری زندگی کا کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے ابھی ہمیں کوئی بھی تم کرنی ہو جیسے ہمیں مکانات بنانے ہو کوئی بلڈنگ بنانی ہو کچھ بھی بنانا ہو تو اس میں ہمیں لگڑی کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں جنگلوں سے ہی حاصل ہوتی ہے
تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ
اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہم اس کی بدولت جو کہ ہم سوچ کہ ہمیں لکڑی ملنی چاہے ہم جگلوں کی صفائی نہیں بالکل بھی نہیں ہمیں جگلوں کی کمپلیٹ صفائی نہیں کرنی ہے اگر ہم ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں اس کے بجائے ہمیں ادھر پہ دس پیڑ اور لگانے ہیں ہمیں پیڑ کاٹنے کم لگانے زیادہ ہے کہ ان کا بیلنس برقرار رہے بالکل یہ ہمیں لگتا لکڑی دیتے ہیں لیکن اگر یہ لکڑی ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں بلے میں یہاں سے سے اور پیڑ لگانے ہیں
ہاں تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنگلات موسم کو بیلنس میں رکھتا ہے در مطلب کہ ہاں ہاں ہاں وہ درخت گرمی کو کم کرتے ہیں اور بارش کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد کرتے جہاں سے زیادہ درخت ہوتا ہے نا وہاں ہوا ٹھنڈی اور صاف بھی ہوتی ہے فریش ہوا ہوتی ہے وہاں پہ جنگلات جانوروں اور مطلب کہ پرندوں کا گھر بھی ہوتا ہے جس میں آتے ہیں کہ شیر آتے ہیں ہرن آتی ہے بندر آتے ہیں ہج
ہ
آتے ہیں اور ہزاروں قسموں کی پرندے جنگلات میں رہتے ہیں اگر جنگلات کارڈ دیے جائیں تو ان جانوروں کو کا گھر بھی ختم ہو جائے گا اور مطلب کہ کئی قسم ہمیشہ کے لیے ہاں ہاں ہمیں مل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں یہ جنگلی جانور تو جنگلات میں مطلب کہ لکڑی ہوتے لکڑی جو ہوتی ہے مطلب کہ پھل ہوتے ہیں مطلب کہ اور بھی ان سے جو اور بھی دوائیاں ہوتی میڈیسن اس کو ہوتی ہیں اور بہت سی دوسری چیزیں کی بھی ہوتی ہیں بہت سی میڈیسن ایسے پلانٹ سے بنتی ہیں جو صرف جنگلات میں ملتی ہیں اس لیے مطلب کہ جنگلات صحت اور اکنامی دونوں کے لیے ضروری ہے
جی جی جی اگر ہم دیکھے تو تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فوڈ چین ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے اگر ایک اسپیشی ختم ہو جائے گی اس کی پتہ ہوو دوسرے بھی ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے پھر تیسری بھی جس کی وجہ سے پوری کائنات کی جو بھی اسپیشیز ہے وہ کہیں نہ کہئی ڈائریکٹ
ہاں تو اسی کیس ایسا جنگلات زمین تو بھی مطلب کہ مضبوط بناتے ہیں درختوں کی مطلب کہ جڑے مٹی کو ہاں ہاں مٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں جیسا آپ نے بولا اس سے ہاں اس سے مطلب کہ کیا ہوتا تاکہ سوائل اروجن کم ہوتی ہے اور بارش کے ب کے بعد زمین م کہ وہ بہ نہیں سکتی وہ بہنے سے بھی بچ جاتی ہے جنگل فلڈس کو مطلب کہ اثرات کہ بھی ہاں ہاں
ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کول کیسے بنتی ہے اگر پیٹرولم کی بات ے وہ سمندروں سے ریلیٹڈ ہے لیکن اگر ہم کول کی بات کر وہ زمین سے ہی تعلق رکھتی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں کول بنتی ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی بہت سارے پیڑ پودے ہو وہ بالکل
ہاں ہاں
کہ ان کی جو شاخائیں ہیں وہ گرنے لگتی ہے زمین پہ جو کہ زمین کے اندر دس جاتی ہے بہت ہی ڈیپ اندر جا کے ان کو جب اوپر سے بہت ہی زیادہ دباؤ آتا ہے تو بہت سارے سالوں کے بعد وہ کول میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایسا دیکھا ہے ہم نے تو کہیں نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں ان جنگلوں کی بدولت ہمیں جو فوسل فیولس ختم ہو رہے ہیں وہ بھی ہم آئندہ پھر سے جنریٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ان کو واپس لا سکتے ہیں اگر ہم پیڑ پودے لگائیں گے
ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل مطلب کہ پولوشن بڑھنے کی وجہ سے بہت سیارے جنگلات کاٹ دیے جا رہے ہیں تو پولوشن تو بڑھ ہی جائے گا اس سے پولوشن بڑھ رہا ہے گرمی زیادہ ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بھی بھ جا بڑھتا بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر ہم مطلب کہ اگر ہم نے ابھی سے جنگلات کی حفاظت نہیں کی تو آنے والی مطلب کہ نسلیں بہت مشکل کا بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا پڑے گا ان کو مطلب کہ ہم ان کا نہیں سوچ رہے ہیں تو ہم تو اپنا ہی نہیں سوچ رہے ان کا کہاں سے سوچ پائیں گے لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہے تو ان کے ساتھ اپنا بھی سوچنا چاہیے ہم سب وہ چاہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے اور جو مطلب کہ درخت موجود ہیں ان کی حفاظت کرے سکولز کالجز گھر اور مطلب یہ پبلک پلیسز میںز پلانٹیشن کیمپنگز کا حہ صا بنانا چاہیے تو ہمیں دوسروں کو بھی درختوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جنگلات ہماری زندگی کے سہرے ہیں یہ ہمیں صاف ہوا صاف انوائرمنٹ جانوروں کا گھر لکڑی اور دوائیاں اور بہت سی قیمتی ریسورسز دیتی ہے اگر ہم مطلب کہ جنگلات کی حفاظت کریں گے تو ہماری ل کہ کیا ہوتا ہے کہ مستق بھی مک بھی محفوظ رہے گا اور جو ہم آج ہم آج بھی محفوظ رہیں گے اس اس لیے آج ہی یہی وعدہ کرے کہ ہم ہر سال کم سے کم پیڑ لگائے کم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا فیوچر بھی بیٹر رہے گا اور ہمارا پرزینٹ تو رہے گا ہی رہے گا
جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں آپ کی بات سے بالکل متاثر ہوں جنگلات نہ ہی ہماری صحت کے لیے بلکہ ہمارے ماحول کے لیے کافی کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر جنگلات نہیں رہیں گے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائےیں گی جیسا آپ نے ابھی چھیڑا ایک کہ کہ ہمارے جو بہت سارے جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے وہ اپنا گھر وہیں پہ بسا لیتے ہیں تو ایڈ کرنا چاہوں گی اگر ان کا گھر ہم ان سے چھین لیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ شہروں میں آئ گے جس وجہ سے ہمیں پھر تھریڈ رہتا ہے ابھی یہ جنگلی جانور ہمارے شہر میں آ گیا ہے جس نے ایسے کیا ہے ایسے انسیڈینٹس ہوتے ہیں پھر جنگلی جانور انسانوں کو ہی کھااتے ہے یا پھر ان کوئی نہ کوئی ہارم کوز کرتا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سے ان کا غار چھین لیں گے ہماری زندگی یا تو ہی نہیں لیں گے پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو نے جو یہ بھی یہ توازن ہے ہماری کائنات پہ اللہ تعالی نے جو رکھا ہے یہ جانوروں کا اس کو بھی برقرار رکھے ان کا بھی ان سے گھر نہ چھین ہم
ہاں ہاں
تو آپ سے بات کر کے بہت ہی زد لگا امید ہے آگے کسی اور موضع پہ آپ سے پھر سے بات ہوتی رہے گی
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ہم نے جو بات کی تو اسے آگے بڑھاتے رہے تو اگر ہم دونوں نے بات کی آگے بھی کئی لوگوں کو بتانا مطلب کہ جسے وہ بھی اوئر رہیں گے پھر مط کہ ہاں اور ایک بات آپ کو تو پتا ہے یہ ان جنلات کو بچانے کی کے لیے گورر نے کہیں بھی جو قدم اٹھایا ہے مطلب کہ چل بھی رہا ہے وہ آج فارسٹ مطلب کہ فارسٹ کی حفاظت کے لیے انہوں نے گورنمنٹ امپلائز لگائے تھے جو فارسٹ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ جنگلات کی مطلب کہ جو سرکشا کرتے ہیں مطلب کہ کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں وہ ان میں سے کہیں مطلب کہ جو فارسٹ آفیسر ہوتے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ رشوت خوری کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب بہت ہی نقصان ہمیں جھیلنا پڑتا ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ ملب کہ اس سے بچے تو جنگلات جی کی حفاظات کرے تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
آپ بھی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ
اللہ حافظ